ارے کیا حال ٹھیک ہو ارے اچھے سے ہوا ارے آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے ہاں اور باقی کیا حال چال ہے
بس آپ
کیا کر رہے ہو ہاں کھانا تو ابھی ہم نے ختم کر دیا جی جی اب اوپر تک چڑھا تھا میں تو میں نے کہا تو آپ سے گفتگو تھوڑا کر لیں گے کیونکہ آپ جو ہے وہ مطلب ملتے ہی نہیں ہو اب اپ تو بہت ہی زیادہ مطلب تب جو بہت ہی بزی انسان بن چکے ہو اسی لحاظ سے آپ سے تھوڑی بات ہوگ بڑی بات ہو بڑی بات ہو آپ کے لیے آسان ہے میں کیا کرتا ہوںاں میں نہیں ہاں ہاں کیا بول رہے ہو آپ جی جی
یوں آپ بہار کی ہے یہاں آسانی سے رہ سکتے ہیں مگر میں وہاں رہنا پسند نہیں کروں گی
اچھا میں بتا ہوں ہ کیا کیا کیا کہ رہے ہو ہ جی جی ہلو ہاں اچھا ہاں بتائیے بتائیے کیا بول رہے آپ
کو کچھ نہیںچ کچھ نہیں اور بتائیے برف پڑ رہی ہے وہاں بہار میں اچھا میں
کشمیر میں برف نہیں پڑ رہی ہے اب ابھی یہاں کشمیر میں تھوڑا بھی گرمی کا موسم چل رہا ہے
میں ایکچولی بات سے بات کر رہی ہوں آپ کے گھر
کوئی پتا ہوگا نا کیونکہ مجھے تو اس بارے میں کچھ زیادہ پتا نہیں ہے نا ہاں میں تو نہیں نہیں میں تو زبان ہی لڑا رہا نا آپ سے جی آنٹی آنٹی سوری میں آنٹی جی
آرام سے بات کر رہی ہوں نا ہاں میں آرام سے بات کر رہی ہوں نا
ہاں ہاں جی جی صحیح صحیح کہہ رہے آپ تو آرام سے ہی بات کرتے ہیں ہمیش
ہاں ہاں
جی تو کیا یہ بول سکتے ہیں آپ میں میں وہی کہہ رہا تھا ہاں ہاں میں کہہ رہا تھا کہ مطلب آپ کے یہاں سے گرم ہی ہوگا نا وہاں پر کیونکہ وہاں آٹھ نو مہینے تو گھرم ہی رہتا ہے جی ہوں
نہیں میں کشمیر میں رت وہ آپ مجھے اپنے علاقے کی بارے آپ دماغ بھی نہیں ہے آ آئے
اچھا ارے نہیں میں کہہ رہا ہوں دیکھیے آپ تو رہتی ہے بہار میں یہ تو مجھے
بات کر رہے میں اپ میں سن سکتی ہوں وہاں کے ہال چال میں دو کھلو بیتی ہوں کیا حال چال آپ میں د سوک سینس
ارے ایسے تو بات نہ کیجیے نا اب آپ کو بات کرنی تو سیدھے بات کیجے نا آپ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہ یہاں سے موسم کا کیا حال ہے چلیے بتائیے آپ
کبھی گرمی کبھی بارش کبھی دھوپ ہوتی ہے مگر آپ لوگوں کو ب صرف دھوپ ہوتی ہے اور آٹھ مہینے اور دو مہینے مینے بارش وارش چل جاتی وہ بھی کبھی کبھی ہوتاا ہے مگر
کہ آپ اپنا بول دیجے میں اپنا بول دوں گا کیونکہ مطلب اس میں تم یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ مطلب آپ اپنی بات ہی کیجیے میں اپنی بات کر سکتا ہوں کیونکہ آپ تو میرے بارے میں نہیں بتا سکتے
وہ آپ آپ
اچھا ارے ارے نہیں میں آپ آپ تو مطلب بہت ہی زیادہ آپ کے ساتھ بات کرنے میں مجھے بہت ہی زیادہ مطلب آپ کو اپنے اپنے اپنے آپ کو قسمت والا سمجھنا چاہیے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ بہتوں کو میرے مطلب ہر ایک کو میرے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا جی جی جی جی جی اچھا مجھے یہی بتا دیجیے کہ ہاں تو اچھا ہمم ہمم کیا بولتی
میں فون پھرا کر آپ کو زیادہ زیادہ خوش مت ہوئی میی آپ اس لیے تو کاٹ سک تی ہوں ورن فون ابھی مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے
میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سے جو فون ہے نا سوری ہمارے یہاں سے جو موسم ہے نا تو وہ اس وقت مطل مطلب گرم موسم ہے یہاں سے کیونکہ مطلب آپ کو پتا یہ کہ کہ جولائی میں جو کشمیر میں تھوڑی گرمی ہوتی ہے جی اس اچھا
گرمیوں میںی مہینے چل رہے ہیں نا
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں چلیے اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گھومنے کا کیا سوچا آپ نے گھومنے کے بارے میں آپ نے کچھ مطلب جی
کیا بول رہے ہاں کیا کیا بول رہے آپ ہاں
ہمیں جانا تھا کشمیری بس
ہاں تو مگر وہ تو وہ تو زیادہ بڑا ہو جائے گا اتنا تو ہمیں مطلب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے نا اتنا زیادہ اگر ہم پہنچنے بیٹھے گے تو پھر ہ
ہے اتنا
ہاں تو ہاں ارے نہیں اس اس کا بیس بیس سے تیس ہزار روپئے کرایہ آ جائے گا وہ کون دے گا
بیس سےیا تیس نہیں آئے گا کرایہ خل کروئے
کتنا آئے گا جی ہزار روپئے
ایک روپئے ہاں
ہزار روپئے ایک گھر کو
اچھا کیا پورے گھر کو ہزار روپے
خود سب کو سکس فیملیز
یہ ہزار روپے میں کون لے جاےگا زرا آ مجھے بھی بتا دیجیے ہاں اچھا کون ویسے وہ کون ہے جی آپ میں ڈرائیور نہیں ہے میرے مطلب مجھے ڈرائیور کا پتا ہے کیا آنکھ میں کہاں سے ڈرائیور ہوگی کیا باتیں کر رہے ہو ہ سامنے آپ کے ہیں وہ کون ہے سامنے جی آپ کے سامنے اچھا ہ وہی جاؤ مالا وہ میے جانکاری میں ہے ایک اچھا وہ کس میں ہمیں لے گا پھر سائیکل پ لے گا ہزار سوپئے روپئے میں
اس طرح ریڑے پہ ہم گھمانے رہے ہوتےے اس سے کیا لر نہیں مانگتے ہیں ب خاصی فیملی کے ہے تو ہم لے جا سکتے
ا سے کیا نام کیا ان کا جی مجھے بھی بتا اچھا ج کس کس گاڑی ملے گا ہمیں وہ جی
ٹیپو بڑی وین
ہاں اس کی تو مطلب یہاں سے جانے کو ہی ہزار روپئے سے زیادہ تیل لگے گا ہزار روپئے ملے گا ہاں کیا باتیں کرتی ہے بارے ذرا چپ کریے ہاں ہماری گارڈیوں کہاں ہزار ہزار روپئے میں تیل جائے گا آپ کیا بولتی ہیں وہ یہ گاڈی کا تل جائے گا اب ہزار ہزار روپے میں ہاں ارے لنڈن نہیں تو پھر بھی بیس تیس کلو میٹر تو ہمیں جانا ہی پڑے گا نا زیادہ ہی دور
زیادہ بول رہے ہو دس کلو میٹر د پارک میںینڈ
کیا کیا
دارگا پارک میں رہ تو فور ش
ارے نہیں اتنا ہواںلب دور جانا ہے ٹھیک ٹھاک دور جائیں گے ہم سون ابھی جگہ ابھی جہاں کنگن سائڈ سے پتا نہیں کنگن سائڈ سے جائیں کہاں سے جائیں گے مگر البتہ اتنا ہے کہ ہ
ہاں ہمیں بہت ہے کہ ہمیں ہمیں وہاں پہ چولہا لگانا ہے اور میگی بنائیں گے
ارے کیا ہو دیا اتنی چھوٹی سمجھ ہے آپ کی آپ
نہیں تو یہ اچھی سوچ آپ لوگ نے آپ بار بار ک میں تو کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہو
اچھا مطلب آپ س کہتے ہیں کہ میگی ایسے بنائیں گے وہاں پر
جی
ہاں تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں میں آپ کو کبھی ایک جگہ لے جاؤں گا جہاں پر ہم ایسیے میگی بنائیں گے ہ
تا ہے مگر ہم جا رہے ہیں تو مجھے یہاں پہ کم سے کم
مطلب نہیں اس دن پھر ہم آپ جائیں گے میں اور منو بھی جائے گی
اچھا کون منو منو کون ہے ویسے اچھا بہار میں ہی رہتی ہے وہ بھی اچھا اپا اچھا اچھا اچا ٹھیک ٹھیک اچھا وہ تیوار کی بڑییا
ہ ہ جی جی جی جی صحیح صحیح ہاں ہاں ہاں اب بہت ہی زیادہ باتیں کرتی ہیں اپ ہ ہ ہاں تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ مطلب ہم جائیں گے ایسے پ ان شاء اللہ اس دن مطلب ہم میگی بھی بنائیں گے چائے بھی بنائیں گے تو اگر آپ کو ان چیزوں کا شوق ہو رہا ہے تو پھر
ار
کیا کیا
نمک والالی
کیا کیا
می تھی چائے والی کی مک والی
نہیں ہم لپٹن چائے بنائیں گے میٹھی چائے کہاں سے بنائیں گے وہاں پر اس کے لیے جو ٹیٹ چاہیے وہ تو نہیں ہوگا نا ہ سے بنات وہ آپ کو نہیں پتا کیسے بناتے
مجھے
اچھا سنیے کیسے ہم بناتے پہلے ہم نے ڈالا پہلے ہم نے جو پتیلا ہے نا اس میں ہم نے ڈالی خالی چائے چائے دودھ پانی وانی دودھ کچھ نہیں پانی کا ایک چمچہ ڈالا کہ ن ڈالا
ایک چمچا
ہاں اس میں ڈالی پھر چائے چائے جیسی اس میں ڈالیں گے نا اور چینی بھی ڈالیں گے کیا ڈالیں گے
میں کھانا کیا کھانا ہے
اچھا میں وہی سنوں نا میری ب پہلے میں کو سکھاں گا چاہ ے بناتے اس میں ڈالا چائے چائے اور چینی دونوں ڈالا جب پتیلے میں ٹھیک ہے نا اور اس میں ایک چمچ ڈالا پانی کتنا ڈالا ایک چمچ پانی پھر اس کو کیا کنٹینیو رب رب رب رب جب کو پورا کالا نہا ہو جائے گا کیا ہو جائے ہو گیا نا وہ کالا اس میں ڈالیں گے پ تھوڑا ایک آدھا گلاس پانی کٹا رنے آدھا گلاس پانی پھر آدھا ایک گلاس پانی جو ڈالیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا وہ چوک ہے نا اس پہ لگ گیا ہوگا وہ اس کو اٹھائیں گے اس سے پانی میں مکس کرائیں گے اس کے بعد ابلنے دیں گی کیا دیں گے ابلنے ابلنے جیسے ہی ہم اس کو دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا ا چا وہ نکل جائے گی ہاں اور کھنڈ بھی اس میں وہ جو ہے وہ پانی میں جو آ جائے گا ٹھیک ہے نا ہ تو پھر اس کے یہاں چینی بھی اس میں آ جائے گی وہ گل گل ہو جائے گی اس میں بھی اب جب وہ ابلے گا نا اور پانی کی مقدار بھی کم ہو جائے گی تھوڑی تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے دودھ کیا ڈالیں گے دودھ اور پھر ایک بار اس کو کو ابلنے دیں گے ہاں ایک بار ابلنے کے بعد اس کو بس ہو گیا پھر پتا نہیں ہم کیا کیا لینےا مجھے لگتا ہے بریانی ہم بنائیں گے گھر جی ہاں مما بنیں گے نا بریانی اس میں کیا ہے
اچا م ٹھیک ہے
ہاں بریانی بنیں گے اور چائے وائے لیں گے ساتھ ہاں تو زیادہ کیا ایک اندر والے بریانی بنائیں گے
ہم کانتی بنائیں گے درگاہ والے تج بنائیں گے
چھ
اور ب نا خوشی پ کچھ اچھا والا ل بیٹھنے مت دین
ٹھیک ٹھیک
ان کو کچھ اچھا رکھیں گے نینا کو زیادہ بڑا
ہ کیا مطلب کیا زیادہ بڑا ہاں
زیادہ بڑا کام
اچھا نینا کوف رکھیں گے وہ تھک نچے نا ہ
لگا خوشی کوئی ر کی
نہیں ن ن نہ کرا نیا ن نہ کرا س بول ن نا تھکنی چاہیے نت پ کہنی چاہیے نہیں میں آؤں گی نہیں ہے نا مزہ آئے گا ہے نا پھر
نہیں نہیں مجھے ہمیں اسک نہیں اچھا سی کو بھی
کس نے بولا
ھمم
کس نے بولا ارے نہیں وہ کہاں ہے کہ اس کو جو وہ وہاں سے بہت بزی ہے اور اس کے جو ہے کو میں بھی درد ہے منو کا مجھے نہیں پتا میں کہہ رہا تھا منو کو بولیں گے
نہیں مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے
نہیں نہیں مجھے لگتا ہے منو کو بولیں گے ہم
وہ ہماری فیملی میں آتی ہے نا
کیا کیا جی کیوں نہیں آتی ہماری فیملی میں وہ
ہماری فیملی بس اپنے بابا کی سائڈ کے گھر جاتے ہیں
کہ کیوں اس میں کی ماما کے سائڈ کے کیوں نہیں آتے یہ کیا مطلب وہ یہ کیا فضول بات کہہ رہے ہو آپ یہ تو آپ ان بہت فضول کہہے ہو چلیے ہمارا وقت اس طم ہوتا ہے میں آپ کو ایک اور پرچہ دوں گا تیار ہی
اچھا ٹھیک ہے ابھی